ہلو
ہاں جی سلام وعلیکم
وعلیکم السلام آپ کے پیچھے سے بہت آواز آ رہی ہے ڈسٹربینس ہو رہا ہے
اچھا کی کی اف سے آ رہی ہے
جی جی جی اب نہیں آ رہی اب اب چلی گئی
اب چلی بھیئی گئی
جی جی جی
جی بالکل بہت ایسے ہی آ رہی ہوگی کچھ کیونکہ یہاں پہ کچھ چل بھی نہیں رہا ہے س تو
اچھا پھر پتا نہیں جی اور سب کھیریت ہے
ہاں جی بالکل سب کہریت ہیں جی ہاں بتائیں آپ سب کہہ رہیے تھے آپ کے جو ہے بچے ہیں آپ کے شوہرے سب کہہرییے تھے
جی جی جی بالکل سب کھیلے تھے بس اللہ تعالی کی میں جی جی بس برسات کا ہی موسم ہم اتنا اچھا بنا ہوا ہے برسات کا لیکن برسات ہوتی نہیں ہے تو بس گرمی نے قہر ڈھالا ہ تو سارا دن ہی اے سی میں بیٹھے رہو تو من ہی نہیں کرتا کہ کمرے سے بھی باہر نکل کے کوئی کام کر لو بس ایسا لتا کہ بس اے سی کے نیچ سے بیٹھے رہو پت نہیں کب برسات ہوگی
جی جی جی بالکل آپ بالکل صحی فرما رہے ہو دیکھیے نا جیسے آج ہم تھوڑی سی برسات کے موسم پر جو ہے نا بات کریں گے ٹھیک ہے تو میں جیسے آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا بتاتا ہوں تو آپ جیسے کیا نا برس کا برسات کا جو موسم ہوتا ہے نا وہ بہت ہی جیسے ساونا ہوتی آپ آپ کو پتا ہی ہے کیونکہ جب ا برسات ہوتی ہے تو موسم کتنا ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور جو ہے کافی جو ہے اچھا بھی لگتا ہے تو جیسے آج ہم نا اسی موجوع پر بات کریں گے کہ جس کا انتظار گرمی سے د حال ہر انسان کو شدت سے ہوتا ہے جسے ہم یہ ہوئے برسات کہتے ہیں اور دیکھیے کہ برسات کا نام سنتا ہی نا جیسے پرساد کا نام سنتے ہی ہمارے جو ذہن میں جو ہے ٹھنڈی ہوایں اور جو ہے مٹی کی چونندی خوشبو اور گرما گرم پکوڑے یاد آنے لگتے ہیں
بالکل صحیح فرما رہے ہیں ہر ایک کا اپنا اپنا پسند ہوتا ہے جیسے جیسے موسم آتی ہے تو جیسے موسم کا ہی جو آتا ہے جیس ج برسات کا موسم تو ہر ایک انسان کا اپنا اپنا ایک وہ ہوتا ہے جیسے خوشی والا پھل ہوتا ہے جیسے بچوں کے لیے جیسے اگر برسات کا موسم شروع ہوا تو سب سب سے پہلے ان کو لگتا ہے کہ ہم اس برسات میں بھیگے ہم مزے کریں ویسے ہی ا ویسے ہی بڑوں کاا ہوتا ہے کہ ہم اس برسات کے موسم میں ہم گرما گرم پکوڑے ہی کھائے اور جو نیولی میرڈ کپلس ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ جیسے ہم لانگ ڈرائیو پر جائیں تو ہر ایک انسان کا اپنے اپنے ایج کے حساب سے برسات کو لے کر ایک اٹیچمنٹ ہے
جی بالکل بالکل دیکھیے جیسے انسان ہو جیسے ان کی جیسے مان لیجیے کسی کی سوچ ہوتی ہے یا جیسا کسی کا سمے ہوتا ہے تو اس حساب سے ہی لوگ جو ہے موسم کو انجوائے کرتے ہیں دیکھیے جو بر ساتھ ہے دیکھی میں آپ کو ویسے بتاؤں تو کئی لوگ ہیں ان کے لیے جب برسات ہوتی ہے تو ان کو بہت اچھا لگتا ہے لیکن جب کسان کے لیے ہوتی ہے تو اگر ادک برسات ہو جاتی ہے تو اس کے لیے تھوڑی پریشانیاں مشکل
بالکل بالکل صحیح صحی فرما رہے ہیں آپ جی ہاں ہاں جیسے بالکل بالکل جیسے جانور ہوتے ہیں پکشی ہوتے ہیں تو وہ ان کے لیے بس ایک ذریعہ ہوتا ہے برسات کا جو انہیں گرمی سے راحت دیتا ہے تو سب کی میں اپنی ایکو وہ ہوتی ہے جیسے فیلنگز ہوتی ہیں برسات کو لے کر بالکل آپ صحی فنما رہے ہیں کہ جیسے کسی کے لیے ایک خوشی کا پل لے کر آتا ہے اگر ادک زیادہ برسات ہو جائے اب اپنے حد سے حد پار کر لیں برسات تو کسی کے لیے نقصان بھی جیس غریب ہے جن کے پاس اچھے پکے مکان نہیں ہوتے ان کے مکان ڈہنے کا انہیں ڈر ہوتا تو جیسے کسان ہے اگر کھیتی میں کہیں زیادہ پانی آ جائے تو ان کے لیے بھی زیادہ نقصان ہے تو ہر ایک ہر ایک کے لیے اپنا اپنا ایک فیلنگس ہے اس کو لے کر بس یہ ہے کہ برسات اگر اپنے سے اپنا پارا وہ کر دے جیسے زیادہ برسات ہو جائے اپنے لمیٹیشن سے اوپر سے لی جائیں تو بھی نقصان د آ ہے کہ ہمارے اگرٹیشن سے نیچے چلی جائے کہ برسات ہو ہی نہیں رہی ہے تب بھی پریشانی ہی پریشانی ہے
جی جی بالکل اور جیسے جیس کیا ہے نا کہ برسات کا جو منظر ہوتا ہے نا تو اس کی اہمیت جو ہوتی ہے وہ بہت خاص ہوتی ہے جیسے کہ دیکھیے چ چ جو دھوپ پڑتی ہے چل چلی اور گرمی کے بعد جب پہلی بارش ہوتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو پہلی بارش کا احساس ہی نا کچھ الگ ہوتا ہے جیسے جس ہوئی زمین کو نا سکون ملتا ہے اور جو پیڑ بہت وہ ہرے بھرے اور صاف ہو جاتے ہیں کہ مانو نا ت کرتیین جو ہے نیا لباس پہن لیا وہ کیونکہ ا برسات کے موسم سے پہلے جو ہوتا ہے نا تو پیڑ پودوں کی پ یاں جو ہے وہ بہت ہی آندھی اور ان کے کن جو گندی گندی ہو جاتی ہیں لیکن جب برسات ہوتی ہے تو سارا جو ہے ہمارا پریاورن ایک دم صاف ہو جاتا ہے تو بہت ہی جو ہے سحانا لگتا ہے اور دیکھو جیسے میں آپ کو اور بتاؤں کہ جو ہمارے کسان بھائی ہوتے ہیں نا تو کسانوں کے لیے تو یہ کسی جو ہے نا بردان یعنی رحمت سے کم نہیں ہے
جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ برسات کے تو کئی سارے فائد جیسے گرمی سے جی جی جیسے گرمی سے ہمیں فائدہ دلاتی جیسے گرمی سے ہم اتنے پریشان ہو جاتے کہ گرمی سے ہمیں رات ملتی ہے تو گرمی سے بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے ہمیں برسات کا اور جیسے ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں کھیتی کے لیے تو یہ امرت ہے جیسے چاول کی کھیتی ہوگی ان سب کے لیے برسات کا ہونا بڑا ہی زیادہ ضروری ہے بہت ادھک ماترا سے چاول کی کھیتی کو پانی چاہیے ہوتا ہے تو وہ صرف اور ایک صرف ایک برسات ہی اسے پورا کر سکتی ہے کئی جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پر زیادہ برسات ہوتی وہیں پر ہی چاول کی کھیتی لگائی جاتی چاول کی کھیتی ہر جگہ نہیں ہم لگا سکتے جی بالکل اور اور خوبصورت ن زارے بھی ساتھ ہی موسم میں ہی ہوتے جیسے پہاڑوں پر جنگلوں پر یہ ہر انینی چھا جاتی ہے تو یہ جھرنے جھرنے بہنے لگتے ہیں یہ صرف برسات کے ہی موسم میں ہم پایا جاتا ہے باق کہ یہ باقی موسم میں تو ہم ان ان چیزوں کے لیے ہم بہت انتظار کرتے ہیں
جی جی بالکل جو ہے نا جیسے آپ نے بتایا کہ چاول کی کھیتی ہوتی ہے چاول ہے گیہوں ہے تو ان کے لیے نا ادک پانی کی آوشکتا ہوتی ہے تو اس کی پورتی صرف برسات ہی کر سکتی ہے اگر مان لیج ہم جیسے نلکوپ اور ٹیوب ویلوں سے اگر سینچائی کریں گے تو سینچائی تو ہو جائے گی لیکن لن جو ہے ہمارے دھرتی کا جو جل اس طر ہے نا تو وہ بہت نیچے چلا جائے گا جس سے کہ ہمارا پانی بھی جو ہے پینے لائق نہیں رہے گا کیوںکہ اس میں جو ہے کئی سمسیا ہو جائیں گی فلورائڈ وغیرہ کی تو جیسے میں بتاؤں گا کہ جی برسات کا جو یہ ب اور فائدا ہے کہ جو پانی کی قلت کا حل ہوتا ہے اس سے کیونکہ دیکھ لیجے آپ کو بتا ہے کہ جو ہمارے ادھر ہے نا جو ہمارے راج ان میں ادھر پشچمی راجستھان میں نا پانی کی بہت قلت ہوتی ہے کیونکہ ادھر پانی پینے تک کے لیے نہیں کھیتوں میں دینے کی تو بہت ہی بڑی بات ہے ان کو پینے کے لیے بھی نا شھ پانی نہیں ملتا لیکن جب برسات ہوتی ہے تو وہ اس کو نا سدشت کر کر کے اور اپنے جو پورے سال کے لیے رکھ لیتے ہیں تاکہ وہ اپنے پشوؤں کے لیے اپنی کھیتی کے لیے اور اپنے جو ہے پینے کے لیے اس کا جی اس کا استعمال کر سکتے ہیں
بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ لیکن کچھ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کچھ جگہیں ہیں جہاں پر رجستھان میں جہاں پانی کی بہت قلت ہے تو ایسی کچھ اور جگہ ہے جہاں پر پانی سے یہ زیادہ برسات کی وجہ سے باڑھ بھی آ جاتی ہے جیسے ندیاں اپنے جی بالکل ندیا ندیوں کا پانی بہت تیزی تیزی سے بہنے لگتا ہے تو جو آس پاس کے جو گاؤں جو علاقے ہوتے ہیں جو نیچلے جو علاقے ہوتے ہیں وہاں پر پانی بھر جاتا ہے تو ان کو بھی اس چیزوں سے بڑی دق دق ہوتی ہے تو وہ یہ ج جی ہاں جہاں پر برسات نہیں ہوتی جہاں پر پانی کی بہت قلت ہوتی ہے وہاں کی تو یہ وردان ہے اور جہاں پر بہت برسات اور اس کا کوئی حساب ہی نہیں برتا آتا جیسے چوبیس گھنٹے بارش ہی چلی جا رہی ہے برسات چلی جا رہی ہے تو وہاں تو یہ وردان ہی نہیں ہے وہاں تو یہ بولیں گے جیسے شراپ بھی ہے کہ برسات آ رہی ہے کیونکہ ہر ایک انسان کا نقصان ہوتا ا جانوروں کا نقصان ہوتا ہے انسانوں کا نقصان نقصان ہوتا ہے پکشیوں کا نقصان ہوتا ہے تو آدھی برسات ہونا بھی ہمارے لیے نقصان داک ہے اور کم برسات ہونا بھی ہمیں نقصان ہے کہ
جی جی بالکل آپ بالکل صحیح فرما رہے ہو کیونکہ وہ تو ہے دیکھیے اگر کو س چیز کو جیسے مان لیجیے ادک برسات ہو جائے گی تو وہ بھی جو ہے نا کسی کام کی نہیں ہوتی ہے اور کم ہوگی تو پھر وہ سے بھی کوئی کام نہیں ہوتا ہے نا کہ مان لیجے کسانوں کی فصل جی دیکھیے جیسے کہ مان لیجے کسانوں کی فصل ہے وہ کھڑی ہوئی ہے اس کو پانی کی آوشکتا ہے لیکن اگر ہد سے زیادہ پانی پڑ جائے گا تو پھر وہ فصل تو ویسی ہی خراب ہو جائے گی تو پھر اس پانی کا فائدہ کیا ہوگا
بالکل صحی فنما رہے ہیں بس یہ ہے کہ یہ پرکرتی کے اوپر ہے کتنا برسات کرنی ہے کتنی برسات نہیں کرتی ہے کسی انسان ہاتھ میں تو ہے ہی نہیں یہ پرکرتی کے ہاتھ میں ایے کتنی برسات ہونی ہے تو کچھ علاقے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو پہلے برسات میں ہی وہ ڈوبنے لگتے ہیں تو ایسے علاقوں میں تو وہ شراپ ہی انیں تو یہ شراپ ہی ہے کہ ہاں برسات شروع ہوگی وہ اوپر ڈر آ جاتا ہے جیسے ان کے ذہن میں کہ ہاں برسات شروع ہوئی ہے اب اب ہمارا پھر گھر ڈوب جائےا یا پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ بس سچرو بھی ہم اپنا گھر ہمیں خالی کرنا پڑے گا ہمیں ہمیں کہیں اور جا کے ہم جو ہمارا جو گھر ہے کہیں ہمیں کہیں اور جا کے بسانا پڑے گا تو یہ ہر مطلب جیسے ہر ایک ایج کے حساب سے ہر انسان کے حساب سے ہر علاقے کی صاف سے یہ اپنی اپنی کسی کے لیے ردان ہے تو کسی کے لیے شرااب ہے
جی جی جی بالکل یہ بات تو آپ نے بالکل صحیح فرمائیے کیونکہ دیکھیے جس کو جیسے مان لیجیے کسی کو پانی کی آوشکتا ہے تو وہاں اگر برسات ہوگی تو اس کے لیے تو بہت ہی اچھا ہے لیکن کئی کئی علاقے ایسے ہیں کہ ان کو پانی کی آوشکتا نہیں ہے تو جو ہے ان کے لیے جو ہے دکھ دائی ہو جاتا ہے لیکن اگر میں جیسے آپ آپ سے کہوں کہ جو برسات ہے نا برسات قدرت کا نا ایک انمول تحفہ ہے جو ہے ہمارے لیے یعنی کسانوں کے لیے یا سبھی ویکتیوں کے لیے کیونکہ دیکھی یہ برسات نہیں ہوگی تو ہمارا واورن جو ہے نا اتنا گرم ہو جائے گا ابھی جو ٹیمپریچر دیک رہے ہو آپ کو پینتالیس تک پہنچ جا ہے یہ اس کو نا پچاس پچپن تک پہنچنے میں ٹائم نہیں لگے گا اگر برسات میں ہوئی تو
بالکل صحیح فرمایا آپ سے بات کر کے ہمیں بہت خوشی ہوئی آپ سے کافی جی جی بہت جانکاری ملی ہے مجھے شکریہ خدا حافظ
جی خدا
ا